السلام علیکم ورحمۃ اللہ
ارے ولیکم السلام ہوے کیا حال ہے ارے جی جی جی ارے کیا حال ٹھیک اھ او او او بڑے ہی جی عرض یہ بات آپ سے باتیں ہو رہی ہے
بالکل بالکل بالکل میں
جی ہاں کیا اچھا جی جی مصروف کے تو ہوتی ہی ہے اس سلسلے میں کیا ہی بول سکتے ہیں ہم آپ ہی بتائیے کیا چالیں آپ کے جی جی آپ ٹھیک ہی ہیں
ایک دم بڑھیا ہے آپ بتائیے بس
چل رہا بتائیے جی جی بالکل بہت بڑھیا ہے آپ بتائیے
جی جی ہو رہا ہے دن ہو رہی ہے شام جی جی اچھا ارے نہیں کہاں ملے میں مجھ سے تو میں ملا ہی نہیں تھا آپ سے جی جی جی ہ ہ شام ہو ہے زندگی عمر یوی تمام ہوتی ہے زندگی یوی تمام ہوتی ہے صحیح صحیح صحیح جی جی
جی جی زندگی ایک ہی بات ہے جی
ہاں ایک ہی بات ہے وہ تو بات ایک ہی ہے سچ میں ہاں تو کیا بول رہے تھے آپ جی جی ہوں
ہی رہے ہیں آپ بتائیے میں تو بح رہے ہوں آپ سنائیے کچھ
ٹھیک ٹھیک تو کیا چل رہا ہے
خاص جو حالانکہ جی جی میں نے
اچھا میں نے سنا تھا ٹھیک ٹھیک آئے ہیں آج کل اچھا جی ہاں ہاں میرے خال کے بیٹے آئے ہیں جی جی ابھی وہ ابھی وہ ہاں انہیں وہ اوپر چڑھ گئی کچھ آج ان کو بہت جوش چڑھ گیا کہ آج میں کچھ سیکھوں گا آج کچھ پرچے سیکھنے میں اوپر چل گئے ہیں جی جی پرچے دینے چلے گئے اوپر وہ جی صحیح اب وہ تو آپس میں پرچے دے رہے ہیں جی جی ہم واپس نہیں دے رہے ہیں وہ لوگ پہچے ہاں مطلب جو ماما مطلب وہ عالم اور حزیف ہاں ہاں جی جی امماں کی پور سے ایک پڑ رہے تھ دوسرا پڑ رہا ہے اس سے جی ہاں ٹھیک ٹھیک
جی جی جگا چھوٹے بھائی کو ہمیں بھی درشن دے آپ نے وہ تو دکھتے ہی نہیں ہمیں بھی یہ موقع دے کہ ہم ان کو دیکھیں ان سے تو بات ہی نہیں ہوتی
جی صحیح ہاں وہ بات تو مصروفیت سے بھرے پڑے ہیں جی جی ہاں ایسا ہی مان لیجیے آپ یہ بوج تو ان کی کندھوںوپر ہی ہے
کیا اور کیسے ہے آپ
بس آپ ہی بتائیے کیا حال چل ہے بس
جی آپ بس چل رہی سا حال ہے
ہاں تو آپ نے کیا پچھلے دو تین دن اس سے کیا حال رہا آپ کا جی جی ہوں ہوں ٹھیک
بس میں احساس تھی ذرا کل تو بلڈ پریشر بھی ہائی ہو گیا تھا
اچھا او ہو ہو ہو جی
تو میرا اچھا
ہاں سب ائب تھا مجھے لگتا ہے میں نے کبھی زندگی میں بلڈ پریشر چیک نہیں کیا ہوگا
ہاں تو وہ ٹھیک ہی جو ہے
کبھی وانے نے تو کبھی یہ سنا ہی نہیں
ہاں لیے لیکن مجھے کبھی ٹوینٹی فائیو ون ٹوینٹی فائیو
اسی اسی ایک سو تیس تو آج کل نارمل مانا جاتا ہے جی جی جی ہاں
ہاں بہتر ہے لیکن نہ مجھے کبھی نیچے اسی ہوتا ہے نہ مجھے کبھی اوپر ایک سو
اچھا ٹھیک ہے
بیس پچیس سو اوپر مطلب مجھے سو تک
اچھا ٹھیک
مطلب مجھے اوپر زیادہ نہیں ہوتا مجھے اوپر بھی کام ہی ہوتا
اچھا
نیچے بھی اوپر سے شاید مجھے گردن کا بھی تھا اوپر سے پتا نہیں مجھے عجیب سے
اوپر کا میں اکثر دیکھتی نہیں ہوں زیادہ لیکن ایک سو بیس تو وہ قطا نہیں ہوتا میں نے
سو بیس تو وہ قطان نہیں ہوتا میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکا ہے میرا ب
نیچے ففٹی فائیو سکسٹی سے اوپر تو وہ جاتا ہی نہیں ہے
وہ جاتا ہی نہیں مطلب آپ کو لو پریشر ہوتا ہے اسلے آپ کے لیے لو آپ کہ آ نے ڈاکٹر واکٹر کو بولا یہ چیز ہوں مطلب اس سلسلے
وہ کیا کریں گے اب لو پرریشر کے لیے کوئی
وہ کیا کریں گے لو پریشر کے لیے کوئی ہاے بلڈ پرریشر کے لیے کچھ دین
لو بلڈ پریشر کے لیے کیا دوائی دیں گے
اس کے لیے کیا دوائی دیں گے ہاں وہ اس میں کیا ہی دے سکتے کچھ چائے وائے چائے
لیکن اگر مجھے لو ہی ہوتا ہے
بائے بائے کیا کرے اس وقت تھوڑا جو ہے وہ
پتا نہیں مجھے آج کل میں کل گئی تھی نا ڈاکٹر کے پاس میں نے بولا اس کو جب سے عید ہے نا
مجھے لگتا ہے عید سے پہلی
مجھے لگتا عید
تھوڑا دن کے بعد
بعد میں صرف مجھے متلی لگ رہی ہے کچھ بھی کھانے پر
میں ورنہ صبح کی چائے اچھے سے پیتی میں اچھے سے پیتی تھی لیکن اب مجھ سے نہ چائے پی جاتی ہے
نہ مجھ سے کھایا اپنی طرف سے کھانا بھی لسی کے ساتھ ساتھ ہی کھا جاتا ہے لیکن
خبر ہونے
پچھلے ایک سال بھی کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے پت نہیں انہوں نے کچھ ٹیسٹ
اچھا
رکھے کیا تھائرائڈ کا وائٹامن کا بلڈ ٹیسٹ رکھے
ہاں اچچھی بات ہے ہوں ہوں ٹھیک
وہاں نہیں گئی کیونکہ مجھے لیٹ ہو گیا تھا اور میں آلریڈی بہت تھک گئی تھی
آگے وہ تو اسٹریس کی دوائی دیتے ہیں پھر وہ میں کھاؤں گی نہیں اس سے
پتہ ہی ہاں اس
نیند اتی وہ پھر ہے میرے پاس تو
آپ کو اپنی جو ہے ہمم وہ سلس میں تو ہاں وہ تو بول ہی سکتے ہیں ہاں ہاں اور پت
میں نے لیکن اس ڈاکٹر نے کوئی اور
کہاں پر کیا پھر بلڈ پرریشر اچ گر پ ہی کرتا ہے کوئی ہ اچھا ہاں
جو انیس انیس کو میں نے بولا تھا
اچھا وہ وہ ٹھیک ہے وہ کیا کر رہے ہے اس وق ہ ہ
وہ بس وہ بھی تھا ڈاکٹر کے پاس ہی
پیٹھا ا ڈٹر کےا جا تھا ڈر اچارڈ کا اچا س نکلا وہ کیا ہو گیا ہاں اچھا وہ کیا ہوتا
ران کر سارٹ آف کولیسٹرول کا ایک ٹائپ ہے
اچھا اس کو پچھلی بار بھی تھا نا شاید وہ کولسٹرول کا کچھ ہاں ہاں اچھا
کیکہ اس کو تھوڑا وازن چاڑٹ گیا ہے نا تو اب اس کے لیے اس کو
ہاں ہاں
یہ ن یہ کرنے ایکسرسائز وغیرہ کرنی پڑے گی سوچ کہ میں جم چلی جاؤں اس سے جو میری باڈی ہے
ہاں تو
میری دوست بہت پتلی ہے لیکن وہ وہ ویٹ گین کرنے گئی ہے
وہ بیٹ گ س اچھا ٹھیک
کیا لیکن وہ مجھے بو رہ تھی تو میں پتا ہے جم میں گئی نا مطلب وہ بھی کبھی شاید تو لیکن کبھی نہیں گئی وہ
اچھ ب میں تو لیکن کبھی نہیں
تو وہ کہ کیا کہتے ہیں جب میں جم جاتی ہوں میں وہاں سے آتی ہوں جس سے تازہ ہو جاتا ہے فریش ہو جاتا ہے
اچھا
چاہتی ہوں کہ کیسے فریش س میں بھی چلی جاؤں کیونکہ میری جو یہ ہڈیا ہیں انن کو جانگ لگ گیا تھوڑا
وہ تو ہے ہی آپ کو ہاں ہ ہوں
کا جو جسم ہے وہ بہت اسٹیف ہو گیا ہوتا ہے بہت عجیب سا
جی جی جی وہ تو ہے وہ تو ہے وہ بات تو ہے ہی اور اگر اس کے لیے اس کے لیے پت ہے اس کے لیے پت ہے کیا کرنا ہے آپ کو میں آپ کو ایک چیز میں آپ کو جب ملیں گے نا مجھے میں آپ کو کچھ کثرت بولوں گا
ہوں
اب اگر وہ کثرت خالی ایک ہفتے تک کریں گے نا ایک ہفتے بات آپ مجھ سے بول گا کہ یہ کیا ہو گیا مطلب میں تو پوری جیسے کھل گئی میں کیونکہ مطلب مجھے میں میرا پتا دیکھو ہاں نہیں نہیں ابھی آپ اب آپ جذمت جا اب آپ جمت جیں کیوں میں بول رہا ہوں ابھی آ کو میں وجہ بتا دوں گا تو پہلے سنیے کہ کیا ہوتا ہے تو جیسے آپ مطلب جات نا ادھر جیسی آپ کی جو ابھی جو جسم ہے نا آپ کا وہ جب ایک ہی جگہ مطلب ان میں زیادہ تر جو جو ہم یہ دھر گھومتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے جو ہماری جو جت یہ ہے نا مسل وسل باقی چیزیں ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ وہ ہے کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہے مسل ہڈ یا ایسی چیزیں جتنا ان کوپ پھیلاؤ گے نا جتنا ان کو اب موومٹ کروؤے اتنا ہییادہ مضبوط بنتا جائے گی جتنا ایک جگہ بیٹھے گی اتنا ہی زنگ پکڑے گی ٹھیک ہے نا یہ، وہ چیز ہے اسی کی وجہ سے جب آج کل ج بہت سارے جو- دیکے اس میں ہاں دیک کے اس میں کیا ہوتا ہے ہمیں پت ہی نہیں ہے ہماری جو باڈی ہمارا جو جسم- ہے نا وہ کتنا آسانی ہوا کی طرح چلتا ہے مگر- کیوں ہمیں وہ پت نہیں کیونکہ ہم نے کو محسوس ہی نہیں کیا جب پچھلی بار ہم گئے تھے نا ادھر ا- ہم گئے تھے پچھلی بار- ج ہم اس میں شب کو جاتے تھے رمضان کی میں تو میں دوست ایک دو کو دیکھ- تھا وہ مطلب تھک تھکے چلتے تھے ایک دو دو سال کے واقع میں تو پھر ان کو میں نے بولا کہ- کہ ایسے ایسے کرو تو میں نے ان کو پھر مطلب وہاں پر تھوڑی کثرت کروائی شام کو جب تھوڑا ہمارا جو مطلب وقت تو خالی تھا اب اوپر مسجد میں چڑھے تو وہاں پر تھوڑی انہوں نے کثرت کہ تھوڑا مطلب اسٹریچ اسٹریچا س سےک اس کے بعد ان نے بولا تو ہم کیا کر رہے تھے ابھی تک ہم ابھی تک مطلب اپنے جسم کو ایک حساب سے وہ کیا کھکھرے چلا رہے تھے اب یہ خود ہی چلتا ہے اب ایسا س منجے اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پت ہی نہیں ہوتا ہمارا جسم کتنا جو ہے وہ مطلب اتنا اچھا- اچھے- سے چل سکتا ہے اتنا اچھے سے کام کر سکتے ہیں ہم بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں- ہمیں کیوںک ہمیں اسی جنگ والے جسم کی عادت پڑ گئی ہوتی ہے ہمیں لگا ہوتا- کہ یہی ہو سکتا ہے یہی ایسے ہی چل سکتا ہے ایک حساب سے- ہاںاں وہی- وہی میں کہہ رہا ہوں آپ کو آپ کو میں اگر میں کبھی آپ سے ملے- تو میں آپ کو دو تین ایسی کثرتیں بتا دوں گا آپ فی الحال ہف- ایک کے لیے وہی کیا کریں تھوڑا تھوڑا دس- پندرہ بیس منٹ نکالا کیجیے آپ فی الحال وہی جب کریں گے نا- تو اس کے بعد اچھے سے آپ مطلب دیکھیں گے کہ آپ کا جو یہ ہے نا جسم- وہ کھل گیا ہوگا اور آپ فی الحال ایک کام- کریے آپ مطلب کچھ کھے کے لیے ضروری لائیے اٹس ووٹس کچھ ہے نا- اوٹھس اوٹس تب کھ پاتی ہے نا-
مجھ سے نہیں کھایا مجھ سے ابھی کچھ کھایا ہی نہیں جاتا ہے مجھ سے کچھ بھی نہیں کھایا جاتا ہے-
بھی نہیں کایا جائے- اچھا ٹھیک ہے آپ سے کچھ کھایا نہیں جاتا مطلب لگتا کیا الٹی لگتی ہے آپ کو- جی ہوں-
ہاں, مجھے بس ناشا ہے-
س
بہت، ار زبردستی کچھ کچھ چیز تھوڑی تھوڑیوا اکل بالکل بھی نہیں مجھے لگتا ہے میں آپ زبردستی کھاتی ہوں کہیں-
اچھا ہ اچھا ٹھیک ہمارا وقت تب اختتام ہوتا ہے تو ان شاء اللہ آپ کے آپ کے پرچے کا انتظام- رہے گا جی چلیے بیٹھے اللہ حاظ-
ٹھیک ہے اللہ حافظ-